ہلو
وعلیکم السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام بھائی چان ٹھیک ہو
ہاں بھائی جان میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
جی شکر اللہ کا اور آپ سنائیں آپ کے گھر پہ ٹھیک ہے
ہاں میرے گھر پہ بھی سبھی ٹھیک ہے آپ کے گھر پہ سبھی ٹھیک ہے
جی شکر اللہ کا اور آپ سنے آج کا موسم کیسا ہے
ہاں بھائی چار آج کا موسم تو بڑا ہی گرم گرمی تو اتنی زیادہ ہے باہر نکلا بھی نہیں جا جا پاتا تو مجھے لگتا ہے کہ اب گھر پہ ہی بیٹھ کے فین کے نیچے بیٹھ کے بیٹھے ہیں کھانا کھایا ابھی ابھی آپ نے کھانا وانا کھا لیا
تھوڑا پیٹ میں گڑبڑ چل رہی تھی تو اس لیے کھانا کھائے ہی نہیں
چلیے اچھی بات ہے تو اس لیے مطلب کہ کھانا الگ کی بہت ہی بڑی نعمت ہے ہمیں روزانہ ناشتہ لنچ اور ڈنر حالانکہ کرتے رہنا چاہیے میرے بھائی تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اسی پہ آج کل کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ کھانے کو ضائع کر دیتے ہیں مطلب کہ اس سے پھر بہت ہی اثرات پڑتے ہیں مطلب کہ ہماری زندگی پہ تو مجھے لگتا ہے ہمیں اسی کے بارے میں بات کرنی چاہیے
جی بے شک ہاں یہ تو صحی بات ہو ہے
اللہ تعالی کی بڑی نعمت ہے ہم اسی پہ زندہ رہتے ہیں لیکن آدھے لوگ جو ہوتے ہیں ضائع کر دیتے ہیں پھینک دیتے ہیں اور اکثر ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کتنا کھانا ضائع کر دیتے ہیں تو کبھی پلیٹ میں کھانا چھوڑ دیتے ہیں کبھی ضرورت سے زیادہ لے لیتے ہیں اور کبھی فریج میں رکھا ہوا کھانا کا خراب ہو جاتا ہے یہ سب مطب کہ فوڈ ویسٹیج کی مثالیں ہیں نا بھائی جان اور
ہماری اوپر رحمت ہے خاص ہمارے پاس ہے اور ہمیں ہر خود میں ہر حرال میں رض قدر کری چاہیے دیکھیے ہمیں تو رضی کی اتنی ساری قدر نہیں ہے لیکن ہمیں تو قدر ان سے دیکھنی چاہیے جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے
ہاں بھائی بالکل سیکھا آپ نے تو بھائی مطلب کہ فوڈ ویسٹیج کا مطلب ہے مطلب کہ ایسا کھانا ہے جو انسان کے کھانے کے لیے تیار ہو لیکن اسے کھایا نہیں جائے اور وہ ضائع ہو جائے تو آج دنیا بھر میں فوڈ ویسٹیج کا بہت ہی بڑا مسئلہ بن چکا ہے مطلب کہ سوچیے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ایک طرف مطلب کہ لوگ جو بٹ بھوک سے مر رہے ہیں پریشان ہیں اور دوسری طرف بہت سارا کھانا روزانہ ڈسٹ بن میں پھینک دیا جاتا ہے یا صرف کھانے کے نقصانات نہیں بلکہ انسانیت کا بھی نقصان ہے ہے نا بھائی جان
ہاں بے شک یہ آپ بہت ہی بہترین باتا آدمی کو تو اس بات کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہم کتنا کھانا ضائع کر رہے ہیں اگر ہمارے پاس ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس چیز کی قدر کرے جن کے پاس نہیں ہے وہ تو ایک ایک لقبے کے لیے تر جاتے ہیں وہ بھوکے سوتے ہیں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے تو کھانے کی قدر ان لوگوں کو ہے مطلب اچھھیز استعمال نہیں کر رہے ہیں کھا ائقہ کر رہے ہیں جہاں پہ ہمیں تھوڑی سی ضرورت ہوتی ہے وہاں سے وہاں ہم ڈھیر سارا کھانا لے آتے ہیں اور اسے ضائع کر دیتے ہیں اگر ہمارے پاس تھکا بیچ بھی جاتا ہے ہمیں تو چاہیے کہ جو ہمارے پاس پکشی ہے یا ہمارے پاس گھر پہ گائے ہوتی ہے یا بھیس ہوتا ہے یا اور کوئی جانور ہوتا ہے یا ہمارے محلے میں کد بلیاں ہوتی ہیں گانے کو نہیں کھلانا چاہیے یا اگر وہ نہیں ہے تو ہمارے گاؤ میں علاقے میں بہت سارے غریب ایسے جو سڑکنتے رہتے ہیں انہیں ہمیں لیکن ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے ہمیں ہم تو اور ایک مسلہ ہے یہاں پہ ہے کہ ہم ندیوں میں پھینک دیتے ہیں یا ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں تو اس سے ہماری ماحولتی آلودگی میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے
ہاں بھائی تو فوڈ مطلب کہ جو ویسٹج ہے ایک گھروں میں بھی ہوتا ہے تو ہوٹلز میں بھی ریسٹورینٹس میں بھی اور شادیوں میں بھی اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ فنکشنس میں اتنا زیادہ کھانا ضائع ہوتا ہے تو وہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے بھائی ہے نا تو اب سوال میرے بھائی اب سوال یہ ہے کہ فوڈ ویسٹیج کا اثر کیا ہے تو سب سے پہلے اثر بھوک اور غربت پر پڑتا ہے تو جب کھانا ضائع ہوتا ہے تو ان لوگوں تک نہیں پہنچ پاتا جن کو ان کی سخت ضرورت ہوتی ہے تو دنیا میں بہت سے بچے بچے اور بزرگ ایسے ہی جو مطلب کہ وقت کی روٹی کے لیے طرزتے ہے دوسرا اثر مطلب کہ معاشی نقصان ہے کھانا تیار کرنے کے لیے پیسے لگتے ہیں کسان محنت کرتا ہے ملبک بیج لگاتا ہے پانی استعمال کرتا ہے اور پھر فاصل تیار ہوتی ہے تو جب وہ کھانا ضائع ہو جاتا ہے تو ساری محنت اور پیسہ بھی ضائع ہو جاتا ہے نا بھائی جان
ہاں فر سکھانے ضائع کرنے کی بہت ساری مطلب ہمارے پاس جی
ج
تس
ضائع کر رہے ہو می ہم زیادہ کھانے والے میں تھے نہیں ک ہاں بھائی جان جگہ پہ پانی پینے گئی با ہاں بھائی کر دیتے ہیں رکھتے ہیں ب جات ج
جو بھی ہمارے پاس کھانے کی چیز ہوتی ہے اس کو کا کرتے تھے ایکسپائری ڈیٹ گزر جاتی ہے تو وہ بھی کھا نہیں سکتے تھے تو اس سے تو بہت سارے نقصانں ہوتے ہیں دیکھیے غب کا رہ جاتا ہے یا تار پیسے ضائع ہوتے جی کسان نے محنت کی اسے اگانے میں پورا سیر اپنا دیا تھا محنت اور مقشقت سے اسے اگایا تھا اس کی ب بھی ضائع ہوتی ہے یا پانی ضائع ہوتا ہے اتنی ساری نہیں ایسا ہوتا ہے چی ہوتا ہے کہ ایک فصل کو
جائے ہاں بھائی جان لیکن جب ہم اسے خراب کر دیتے ہیں تو اس سے پانی بھی ضائع ہوتا ہے یا بجلی ضائع ہوتی ہے جس سے پکایا جاتا ہے اس سے عام طور پر ملک کو ہی نقصان ہوتا ہے مہنگائی بڑھ جاتی ہے پھر ہاں بھائی جان آپ نے بہت ہی اچھی بات کی تو جو میں مطلب کہ میں بالکل آپ کی باتوں سے متاثر ہوں متاثر ہوں جو میں ابھی تک آپ کو بول رہا تھا کہ مطلب کہ کیا ہوتا ہے تو تیسرا اثر پانی کی بربادی بھی ہو رہی ہے اس سے جو ہم خانا ذائقہ کرتے دے ہیں تو ہر کہانی کی کی چیز کو اگانے کے لیے بہت زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو جب ہم کھانا پھینک دیتے ہیں تو اصل میں ہم اس پانی کو بھی ضائع کر دیتے ہیں جو اس کھانے کو تیار کرنے میں لگتا تھا تو مطلب کہ چوتھا اثر معلومتی یعنی انوائرمنٹ پر ہوتا ہے تو جبذ مطلب کہ ضائع شدہ کھانا گاربیج میں جاتا ہے تو وہ مطلب کہ گلنا سڑنا شروع کر دیتا ہے اور ایسی گیسز پر مطلب کہ وہاں سے پھر اس سے نکلتی ہے جو انوائرمنٹ کو نقصان پہنچاتی ہے تو یہ گیسز گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج میں بھی حصہ لیتی ہیں تو آج کلائمیٹ چینج پوری دنیا کے لیے ایک چیلنج بن چکا ہے تو گرمی کا بڑھنا حالانکہ بے وقت بارش اور مختلف قدرتی آفات اس مسئلے کو اور مطلبکہ سنگین بنا رہی ہے فوڈ ویسٹ اسٹیج بھی ان مسائل میں اپنا کردار ادا کرتا ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ فوڈ ویسٹیج کی مطلب کی وجہ کیا ہے سب سے پہلی وجہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ کھانا لینا اکثر ہم مطلب کہ بپھٹ یا دعوت میں اتنا کھانا پلیٹ میں لیتے ہیں جتنا ہم مطلب کہ کھا بھی نہیں سکتے ہیں نا بھائی جان
ہاں بشک وہ تو صحی بات ہےر میں یہاں بولی تمہیں تو چاہیے کہ جتنا
ہمیں تو چاہیے کہ جتنا بھی ہو سکے اسے روکے کہ اور کوئی کام کرے جس سے بھی رک یہ آتا ہے کہ پل اتنا ہی کرنا چاہیے ج جتنا بھی کر سکتے ہیں ہاں بھائی کچھ چزیں نہیں لینی چاہیے اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے چاہے چاول کی ہو گی یا آٹی کی ہو گی ہے تو یہ ک چیز ہونے چاہی جس سے کہ دوسرا چیز جی ہاں بھائی جتنا چاہیے کہ پرانی چیزوں ال ہاں بھائی جان ہاں بھائی جان اسی کے ساتھ ساتھ سھ کھانا دوبارہ استعمالیں گے ہاں بھائی جان صاف رکھے تہ جو کھانا ہے وہ خراب نہ ہو ہاں بائی چان جب کھ لے کے وقت تھوڑا تھوڑا بھی آپس میں ہاں بائی چانس تو پلانگ ہمارے پاس بچے ہوتے ہیں انہیں پل پلیٹیں لے لیتے ہیں ات میں کھاتی نہیں بچپن سے ہی ہونا چاہیے کہ نہیں یہ گنے ہے یہ لی یہ غلط بات ہے یا یہ نقصان داک ہمارے لیے تو کم کم ہی کھانا انہیں بھی دینا چاہیے جتنے ان کو بھوک ہے ہاں بھائی جان تو مطلب کہ اس سے کیا ہے کہ ایک اور وجہ ہے میرے بھائی جان مطلب کہ جسے ہم اس وجہ کیا ہے اس پوسٹ مطلب کہ فوڈ ضائع ہونے کا تو کھانا ضائع ہونے کا یہ ایک بھی وجہ ہے کہ جب لوگ شاپنگ پر جاتے ہیں تو ضرورت سے زیادہ چیزیں خرید لیتے ہیں مالا کہ بعد میں وہ استعمال نہیں ہوتی اور خراب ہو جاتی ہیں جیسے کہ ہم جب شاپنگ کرنی جاتے ہیں ہم زیادہ سے زیادہ سبزیاں لے کے رکھتے ہیں تو جب گھر پہنچتے ہیں تو اس میں سے آدھی ہی مطلب کہ بناتے ہیں اور آدھی وہاں پہ ضائع ہو جاتی ہے پھر مطلب کہ اتنا ٹائم ہی نہیں لگتا مطلب کہ اس کو بنانے میں مطلب کہ اس ٹائم وہ خراب ہو چکی ہوتی ہیں تو مطلب کہ گرمی اور ایک اور چیز ہے کہ آج کل تو آپ کو گھر پتہ ہی یہ گرمی کتنی ہے ہم کھانا بناتے ہیں تو آدھا کھا د ہیں تو آدھا گرمی کی وجہ سے یہ خراب ہو جاتا ہے نا تو مطلب کہ فوڈ ویسٹیج اس کو روکنے مطلب کہ اس کو روکنا مطلب کہ فوڈ کو ضائع کرنا روکنا یہ بہت بڑی مشکل نہیں ہے اگر ہم سب مل کر چھوٹی چھوٹی عادتیں بدل لیں تو بہت زیادہ فرق آ سکتا ہے سب سے پہلے ہمیں مط کہ اتنا ہی کھانا پلیٹ میں لینے لے لینا چاہیے جتنا ہم کھا سکتے ہیں مطلب کہ دوسرا شاپنگ سے پہلے لسٹ بنا لینی چاہیے تاکہ کہ صرف ضرورت کی چیزیں خرید سکے اور اور ایک کیا ہے کہ مطلب کہ بچا ہوا کھانا صحیح طریقے سے مطلب کہ اسٹور کرنا چاہے تاکہ کہ وہ دوبارہ استعمال نہ ہو سکے ہے نا بھائی جان
جی بے شک دیکھیے ہمارے
جی بےشک دیکھیے ہمارے اسلام میں بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ ہاں بھائی بےمتی م کیا کر ہاں بھائی کیا کرو جو مر رہے ہیں اس کا مطلب شکر ادا کرو کم م رہا ہے تو اس کا بھی شکر ادا کرو دیک جا کرنے مطلب اس سے منع کیا ہے کھانے کو ضاع کرنے سے منع کیا ہے وہ ہمیں یا رکھنا جی کیااں بائی جان ار پقا دے رہے ہیں تو وہ تو ٹییک بات نہیں ہے یہ تو ہم غریبوں کا حکاازہ نہیں کر رہے ہیں ہاں بھائی جان اللہ تعالی نے ہمیں ہاں بھائی ہاں بھائی جان تو اسی کے ساتھ سھ آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا اللہ حافظ اپنا خیال کیے گا
جی بے شک آ سے بھی بات کر کے بہت اچھا